ہیلو
السلام علیکم بھائی
وعلیکم السلام
کیا خریت ہے جناب جی میرا سب ٹھیک ہے الحمد للہ اپنا بتائیے
میرا بھی ٹھیک ہے بھائی آپ
کیا ہو رہا ہے آج کل
کچھ نہیں بھائی بس آج کل تو کرکٹ وکٹ کھیل رہے ہیں تھوڑا بہت
اچھا کہاں پہ ندی وغیرہ میں یا پھر گراؤنڈ میں ہے
نہیں ہمارا کہاں اتنا ہے جی تو ہم لوگ گلی میں کھیل لیتے ہیں تھوڑا بہت
اچھا گلی میں ہی اور نماز قرآن صرف وی سم نہیں کر رہے کیا
نماز کتاب کرتے ہیں انگلش میں پڑھتے ہیں ہم ہیں
اچھا اچھا انگلش میں ہے جی اچھی بات ہے ماشاء اللہ
آپ کیا بنا آپ کے گھر جی
کیاچھی میں کیا کر رہا
آپ کے گھر کیا بنا ہے کھانے میں
کھانے میں تو بھائی صبح بنا تھا بیگن کا سبزی اور چاول پھر وہی دو ٹائم چلا پھر اس کے بع ممی کے تھوڑا طبعت ڈاؤن رہتی ہے نا تو اس کے کے بعد پھر ابھی بنا تھا روٹی گھا گیا ہے پھر اس کے بعد سبزی وبزی بنے گا وہی اس کا مطلب
اچھا صحیح ہے صحیح ہے
جی تو مطلب کھانے میں تو مطلب انسان کو صرف پیٹ ہی نہ بھرنا ہے جی
ہاں صحیح بولے
سنیا بھائی جان
اور ہاں بھائی ار بتائیے
بورے ن بھائی جان کی مجھے ہے نا کچھ مطلب پیسہ کا ضرورت تھا تو آپ مجھے نہیں دے پائیے گا کچھ
دیکھ پاتے بھائی جان لیکن ہم بھی تو غریب ہی ہیں
ہوں زیادہ نہیں بھیا م کو سو روپ کی ضرورت تھا بھیا
بھیا دیکھیے کاری اگر دے دیتا نا بھیا تو ہم آپ کو دے دیتے بھیا
اچھا آپ بھی کریے گ بھروسہ چللی مسالہ ملے گا انشاء اللہ اللہ سے دعا کر رہا ہوں میں
ہوں ہوں ہوں
جی اور بول رہے کہ گلی میں آپ لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں
ہاں ہاں بھیا
تو کوئی انسان غصہ نہیں کرتا ہے یاار دیکو نا اں شیوجی میں تو سن رہے کہ ٹینڈر لگ رہا ہے
ہاں
تو ٹینڈر پاس ہوگا تو اس میں اب جی مطلب شیو جی مطلب لب لوٹا ہی جائے گا مطلب اس میں میلہ لگ جائے گا
اچھا
تو کیسے ہوگا پھر
کوئی نہیں ہم لوگ وہاں کھیلیں گے پیچ میں
اچھا پیچ پہ کھیلے گا تو ندی میں بھی تو پانی آ گیا نا
اچھا نہیں تو ایک کام کریں گے ندی اس پر چل جائیں گے ہم لوگ
ر تو ندی پھانی آئی ہے تو ندی اس پر کیسے جائیے گا
ہاں یہ بھی بات ہے بورٹ خریدنا ہے بھائی ہم کو ایکٹ
اچھا بورٹ سے جائیے گا پررے پتہ ہے پیپر میں آس ہے گ نا کہ یہاں سے نو بالگ گئے اور ندی میں ہی بھا گئے کرکٹ کی وجہ سے سب گھر متم آتم
بھیا وہی تو چاہیے کی کہ پیپر میں نام آئے گھر والا پراؤڈ فیل کرے گا بھیا
اچھا تب پھر آرمی بنیے نا بھائی جان آرمی بن کر آپ جب مریے گا نا تو آپ کو شہید کے طور پہ نام رکھا جائے گا پھر آپ کو پراؤڈ کیا جائے گا یہ سب کرکٹ میں کیا رکھا بھائی سکوں نہیں صرف یہ گیم
اچھا آرمی کرنا پڑے گا بھیا آپ
جی بھائی جان
چلیے بھیا تیاری کرتے ہیں ہم آرمی کا اب
جی بالکل بالکل ان شاء اللہ آپ اچھے سے پڑھیے پیسا ویسا گٹے گا تو ت سالبھی میں گریب ہوں لیکنگے چل جبیسا نا میں ہیلپ کروں گا آپ کو
ہاں بالکل بالکل بھیا کیوںٹ بھیا حافی کا تو دعا ہے بھیا
کیسے ہیں گھر کا سب فیملی لوگ
سب ٹھیک ہے بھیا سب تو ایک دم کھیل خل سے ہے سب کھیل رہا ہے آج کل
اچھا چلیے سب لوگ کا اللہ کرم سب کی صح خوشی ہونا چاہیے اسمائل میں فیس
آج پتا بھیا آج پتا بھیا سنی نا بھیا آج پتتا میرے ڈ روم میٹ جو نیچے والی روم میٹ ہے نا
جی جی
ہیلو اس کے گھر بریانی بن رہا ہے بھائی ا اس کے گھر بریانی بن رہا ہے اور
اور یہ جب بریانیاں جب بنتا ہے نا اتنا مست مہگتا ہے نا بھ ار بھوک لگ جاتا ہے
وہی وہی مہک رہا ہے تو ہم اب انتظار کر رہیںے ہیں کب بنے گا تو کب دے گی کہ کھائیں گے بھیا
ت بول دو پہلے یہ بول دی کہ د
ہم اس کا چوا بیٹی اگر بول دیے ہیںے جا کے بول دینا زیادہ چاول ڈال لیں کے لیے ہ تب دے دے گی اور ہیلو
پچ
ہیلو اواز جا رہی ہے بھائی آپ کو
ہاں بھیا آ گیا بھیا بولی بھییا ہیلو
ہاں ساؤنڈ جا رہی بھ آپ کو
جی جی آ رہی ہے
ہوں اور بتائیے بھیا آپ کا کیا حال چال ہے آج کل
سب ٹھیک ہے بس ہم کمانے کا تھوڑا ہے نا ٹینشن لیے ہوئے ہیں کیسے کمانا ہے ہم کو سمج نہیں آ رہا ہے بزنس بھی کھولنا ہے تو ہم کو پونجی چاہیے جو میرے پاس پیسہ نہیں اتنا
آپ تو جلدی شادی کری گا بھیا تو آپ کو جلدی کمانا وانا ہوگ بہت دقت ہوگا آ کو
ہاں بھیا ہم کو بھی وہی سمجھ نہیں آ رہا ہے کیسے ہوگا مطلب آپ کے اندر کھ دماغ وماغ ہے بجنس کا کہ ہاں وہ اچھا چلےا سستا پیسہ کم پیسہ میں
ہاں بھیا بتاائی دماغ بھیا ہمم مووموج ہوتا بھی مووموج
اچھا ہاں جو لڑکی لوگ ہیں سب زیادہ فیوریٹ ہے
ہاں ا نہیں بیچناا بھائی آپ کو ہاں اوری بیچ رہا بھیا آپ آپ کو پتا کیا بیچ رہا بھیا
جی جی
آنے والے سمے میں پان گٹ کا بہت چلے گا بھیا
اچھا پانچ گٹا ہاں گٹکا تو بھی دیکھے گ بچہ بچے لوگ کا رہے ہیں
نہیں بھیا ابھی آپ بتایا بلنکٹ اب اسٹارٹ ہوگا نا ڈال گ میں بھیا
جی جی
ہوں تو بلنکٹ میں آپ پہلی دکان کھلیجیے بلنکٹ کامجھے آپ بلنکٹ کا آڈر کروائیے گ بھیا دن بھر ہوں کمائیے بھیا یہ چیز ہے ہوں
اچھا بھیا ٹھیک ہے بھیا تو آپ نا آپ ہم کو دماغ تو اچھا خاصا دے دیے بھیا
ج
تو ٹینشن نہیں لینا ہے ہم ان شاء اللہ ہم کوشش کریں گے
ہوں ہوں
جی بالکل ہم مطلب اللہ سے دعا کریں گے کہ ہم وہی چیز کھولیں لیکن مطلب مطلب میرے مائنڈ میں بہت سارا کام آتا ہے
ہ وہ چھوڑیے نا بھیا آپد آپ سدیا کہاں کر رہے ہیں آپ سدیا کہاں کر رہے ہیں ا
شادی تو بھیا ہم سوچ رہے ہیں نا بیا کہ ممی لوگ پسند سے کریں گے وہ تو ٹھیک ہے لیکن میرا بھی تو کچھ پسند ہونا چاہیے نا بھائی جان
آ کا بھی تو حق ہو چیے اپنا زندگی میں بھیا سمجھے بھیا
جی اسی لیے تو ہم پیچھے نہیں ہٹ رہے بھائی جان ہم اپنے امیروں کو سکھائیں گے سمجھائیں گے منائیں گے
ہوں
دھوم دھام سے ہم کو شادی کرنا ہے پورا محلہ اللہ کو ہم دعوت دیں گے محلہ والے سب لوگ آئیں گے دیکھیں گے تو سب لوگ دوسیں گے نہیں نا ویسے
ہ دعا کرتے ہیں بھیا کہ ہو جائے دعا کر رہے ہیں ہم
جی جی انشاء اللہ ہم بھی بہت سارا دعا کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں نا تو پت ہےپ پھنسیے گا ہم ایسا ایسا دبا کرتے نا کہ آپ آپ کو ہسیس کچھ رکے گا ہی نہیں
اپنے پاس پڑتے ہیں بھیا
ہاں آپ تو بلیو نہیں کیجیے گا کہ ہم مطلب ہے نا آ
اپپنےواز ووازڑھنے لگے ا
ہاں ہم کو دیکھ کے نہیں لگتا آپ کو
ہگتا ہے آ آپ کو دیکے پ لگتا دبادیا پہ
جی ان شاء اللہ ہم پورا نمازی ہیں پانچ وقتی اچھا خاصا میں نماز پڑھتا ہوں اور میرے گھر والے بھی سب لوگ خوش رہتے ہیں میرے سے تو اسی لیے میں ڈرتا نہیں ہوں کسی سے جب انسان کوئی غلط قدم اٹائے گا تب نہ کوئی ڈرےا جی
ہوں ہوں یہی تو بات ہے
جی آپ اور کچھ پوچھنا چاہیں گے ہم سے
ہاں کہ ہم کو بھیا پتا بیا چکن چلی چکن بریانی چکن مٹن چن چکن قورما چکن چکن ج سب کھے کا من کر رہا بھیا کا کری بھیا
لیجیے بھیا دیکھیے مسلمان میں تو سب کھانا پورا چاہیے بھیا پورا کھل کے کھانا چاہیے ایک دم تو اس لیے ٹینشن نہیں لینا بھائی جان
ہاں ایک ہی پلیٹ پہ ایک ہی پلیٹ میں سب چاہے بھیا ہم کو ایسا
جی جی پورا ایک دم بھرپور کھانا کھائیے بھیا آپ ٹینسا مت لیجے احسان آپ کے ساتھ میں ہے
بھیا ہم کو بینس پتا چل گیا
کیا
آپ پتا بزنس کا کھلیے کہ سب چکن چلی چن چن چن چن مٹ چکن بریانی چکن سب ایک ہی ایک ہی پلیٹ میں ہوئییا اور سب
ارے ہاں آؤ آپ سے دو چیز بتانا بھول گئے سورما اور قورمہ کیا کیا ہوتا ہے نا
ہاں وہ سب سب ایک ہی پلیٹ میں بھیجیے بھ ایک ہزار کا ایک پلیٹ
اب پتا ہے جب لاسٹ میں جب چ کراتا تو ہم لو دون آ ل پٹنری میں کولتے ہیں جب بچے گاٹ میں دونوں بیڑے کائیں گے
ہ روز سام کے روس ہم کے
اور ہاں ڈیلی کا بچت ہوگا بھائی جان ڈیلی کا کا مطلب سمجھ رہے کتنا مزہ آئے گا مطلب انسان خوش ہو جائے گا ایک دم کھاتے کھاتے ایک دم
ایک نمبر پنےس ہےھیا ایک نمر پیننے ہے بھیا
اور کچھ کیا مطلب لائف میں آپ نے کچھ سوچا کہ کہا
آگے کا کیا سوچنا ہے بھیا ہم تو ایکو پڑھائی کر رہے ہیں بھیا اسی پڑھائی میں ابھی تک ہے ڈاکٹر اخر بننا ہے ہم کو
ڈاکٹر بننا ہے
ہاں آپ آئیے گا میرے پاس
ڈاکٹر کے لیے بیسٹ بھی ہےپ بیٹھے بیٹھے آپ پیسہ توم اچھا خا کما سکتے ہیں آپ لائف میں ٹینشن نہیں لینا مطلب ایک نمبر کام ہے وہ اور ہم کو بھی سننے میں بہت کچھ آ رہا ہے آپ کو کے بارے میں کہ آپ گلی میں کرکٹ کھیلتے ہیں لڑی لوگ پریشان ہو جاتی ہے بولتی کہ چلنے کا راستہ ہے کھیلنے کا راستہ نہیں ہے لیکن آپ لگ اس کا بات نی سن رہے ہیں
سب میری بھابھی بھیا
سبھوھیو ہیں اچھا ہاں بھاھیو پریش کرنا چاہیے پور کھلے پریش کیجیے انوگ کو
سی سور جلا
جی ہاں تو اتنا ٹینشن نہیں لینا ہے ب دیکھیے بچے لوگ اب گلی میں نہیں کھیل گا تو کہاں کھیلے گا
ہ تب اپنا باابی ہے بھیا کہ د گا تو
جی ہاں تو اسی لیے ٹینشن نہیں لینا ہے آپ اچھے سے کھائی پیجیے اور آپ آ کو ڈاکٹر بننا ہے بھیا ہم بھی سپورٹ کریں گے دیکے گا ہم کچھ نہیں کر پائیں گے نا لائف میں تو ہم کو بھی آپ آپنے اور کھیچ لیجیے گا بھیا
ہوں ہ آپ کو بنائیں گے ایک لاکھ کا آپ کو سیلری رہےا
کتنا روپیہ
ایک لاکھ کا رہے گا سیلری آپ کا
ارے بھیا میرا بہتر سے ڈلپ ہے نا بھیا ڈیلپ ڈلپ دھڑکن کا وہ تیزی میرا دور ہو گیا بھیا
اتنا اتنا پیسہ کما لیں گے تو سمجھ رہے ہیں میرے گھر والا سب خوش ہو جائیں گے
ہاں بھیا تو جو اس سے پہلے آپ کا جو دھڑکن دھڑکا تھا تو اس کو فیل ہو جائے گا بولا
اورر اوب فیل ہو جائے گا بھیا ایک لھوپ بجاتا ہے بھیا ہم تو گن نہیں پائیںے
ار بھیا تب تو کرنا پڑ گا بھیا اسھ کو پھر کرانا پڑےا آ ہم کو لگتا ہے بھیا
جی بھائی جان اتنا اتنا اتنا پیسہ ہم کہاں سے لا پائیں گے بھائی جان بتائیےا آپ اتنا مہربانی کر دیجیے گا اللہ کرم سے آپ میرے بارے میں اتنا کچھ آپ سوچ رہے ہیں
پتا بھی ہم کیا کریں گے
جی
ہم پیگنسی والا ڈاکٹر بنیں گے ا آپ کوچ آپ کو کھچوے والا رکھیں گے
جی جی پتا ہے بھیا جب آپ ہم کو پیسہ دیجیے گا تو ہم لو دونوں اس میں سے پیسہ بچت کریں گے پھر ہم دونوں کہیں گھوم نکیں گے
ہاں بھیا کسول جانا ب ہم کو کصول جانا ہم کو
اچھا اچھا چلیے آصف بھائی جان آپ سے ہم کو بات کر کر اچھا لگا اور آپ مجھے یاد وار نہیں کرتے تو میں نہیں سوچا کہ آپ کو یاد کر لیتا ہوں
ہاں بھیا کر دیں گے بھائی یاد تو کرتے ہیں بھائی آپ کو دیر بھر
جی جی تو میں اسی لیے بول رہا ہوں کہ آپ میرا خیال رکھیے گا
ہاں بھیا
اور کال کرتے رہیے گا ٹھیک ہے اللہ حافظ بائے بائے ٹھیک ہے
ب بائے بائے بھیا بائے بائے
بائے بائے ہوں